للہ وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے ہو الحمدلہ خیرافیت سے آپ کی والدین ٹھیک ہے جی بالکل بڑھیا شکر ہے اللہ کا آپ سب ٹھیک ہو آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے جی اللہ تعالی کا کرم ہے کیا کر رہے کچھ نہیں بس بیٹھے ہی تھے چائے وغہ پیاشہ کیشہ کا ٹم نہیں ہے رات نے بھی جی بات کی کاں کہ کھانے کی تیاری ہم نہیں کرتے ہمارے گھر والے کرتے ہیں ہم بس کھاتے تو وہی انہوں نے کی آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے تب کیا ہو رہا ہے نہیں ہمیں تو بس شام کو اویلیبل ہوتا سارا کچھ جس کو جو پسند ہے وہ کھاتا ہے اچھا آپ کو سب دستیاب رہتا ہے جی شک تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے کہ آپ کو سب دیا بالکل بڑھیا نعمت ہم بار بار اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرتے کہ آپ وہ خود جا کے کچھ پکانا وغیرہ نہیں ہمیں کچھ دیکھنا بھی نہیں پڑتا ہے بس آؤ کاؤ اپنا کام کرو ج تو کیا آپ نے کبھی کوشش کی ہے یہ جاننے کی کہ یہ سب کچھ گھر گرہستی عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے ایک عورت کو کیا ہی کرتی ہے گھر گ یہ بھی صحیح سے نہیں کر پاتی ہے ہم تو پورا دن کام وغیرہ کر د نہیں نہیں نہیں یہ بات غلط ہے عورت کا گھر گھر میں ہونا ایک بڑی بڑی دولت ہے
جی جی اگر ایک عورت ایک گھر کو نہیں سنبھالے گی تو وہ گھر تو جیسا ویران بن جاتا ہے
جی تو ایسا کہا جاتا ہے عام طور پہ ہمارے سماج میں سماج کے جیسے مرد حضرات کچھ الگ وہ نظر الگ ہے دیکھو م سے ہے وہ دن بھر مت کوشق نوکری جاب جواب وہ کسی کی مزدوری ہے کوئی ریڑی چلاتا ہے کوئی کوئی آفس جاتا تو
تو ہر کوئی اپ اپنا اپنا کام کرتا ہے دن بھر اچھے سے محنت کر کے تو جب وہ دن بھر تھکار کیا جاتا ہے تو شام کو اس کے گھر میں پکوان پک چکی ہوتی ہے اس کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اب مجھے پکانا ہے اب میں کیا پکا ہوں گا آپ کیسے پکاؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عورت کا ہونا گھر میں ایک بڑی دولت ایک بڑی نعمت ہے
جی آپ کے خیالات جان کے ہیں بڑا متاثر ہوئے ہم اور اچھی بات ہے کہ کیا آپ عورت کے بارے میں ایسا خیال رکھ جی جی عورت عورت ہی میری ماں ہے عورت ہی میری بہن ہے عورت ہی کل کو میری بیوی بن ہے جسے ایک انسان کا لباس کہا جاتا ہے جی بہت بہتر بہت خ خوب آپ کے خیالات بہت بہترین ہے
جی جی بالکل کیوں نہ ہو گے
نہیں میں کہہ رہی کہ سماج میں عام طور پہ ایسا کبھی کہا جاتا ہے کہ مطلب کہ بے عزت سمجھی جاتی ہے عت کو وہ پہلے زمانے میں دیکھو جو جہلت کا زمانہ تھا نا تو عورت کو کم تر سمجھا جاتا تھا نہیں کیونکہ اس وقت لوگوں کے پاس علم نہیں تھا ہم آج بھی نہیںے یہ نہیں تھا آج بھی یہ قائم ہے کہیں نہ کہیں نہیں آج بہت بہت کافی حد تک سدار آ چکا ہے ہمارے معاشرے میں نہیں لگتا کافی تو نہیں آیا ہے شاید آ سکتا آیا ہوگا مگر کافی نہیں ہے وہ وہ آیا کافی نہیں اب جتنا بھی آیا ہے بہت آیا ہے جی جی تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک دن کے لیے میں عورت کی جگہ لے کے دیک ہوگی کیسے یہ سنبھالتی ہے سب کچھ تھا کہ آپ کو پت چلنا ہو پائے گا ویسا یہ آپ لوگوں کی ہی ہمت ہے حوصلہ ہے اتنا دیکھنا گھر کا سارا کام دیکھنا یہ دیکھنا کہ گھر کا چمچک ہے گھر کا پلیٹ کہاں ہے گھر کا گلاس کہاں ہے وہ چیز کہاں یہ چیز کہاں پت ہے ہم مردوں کا کیا ہے ہمیں اگر ایک شرٹ ڈڑنی ہوگی نا تو ہمیں لگ بھگ دس منٹ نہیں دکھے گی ایک آواز دیں گے ہے نا ماں یہ شرٹ کہاں رکھی ہے وہ والی تو وہ ایک منٹ میں ڈھونڈ کے دے گی تو یہ آپ کا ہی حوصلہ آپ آپ کی ہمت ہے کہ آپ اتنی ساری چیزیں دیکھتی ہو
سنبھالتی ہ
بہت لوگ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ عورتوں کی عزت کر میں نے بولا نا عورت ہی میری ماں ہے بہن آگے چل کر میری بیوی ہوگی بیٹی ہوگی تم عورت کی عزت تو کر رہے اور پتایا تمہیں
اور ٹھیک
ایک معاشر کی معمار ہوتے معمار بانی جس پر معاشرہ تعمیر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی اگر ایک اور تعلیم یافتہ ہوگی ہمارا معاشرہ خود بخود بہتر ہوگا جی جی ایسی بات نہیںہ اب یاد آ رہا مجھے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک باپ کی دو اولادیں ہیں بیٹا اور بیٹی اور پھر جب تعلیم بات آتی ہے تو وہ ترجیح دیتا ہے بیٹیے کی تعلیم کو
نہ وہ تو غلط بات ہے نا دیکھو حق دونوں کا برابر ہونا چاہیے جتنا حق ایک عورت کا ہے نا تعلیم پر اتنا ہی بیٹے کا بھی ہونا چاہے جتنا بیٹے کا اتنا بیٹے کا دونوں میں برابری ہونی نہ کہ کوئی مطلب ایک کو زیادہ دیا جائے اور ایک کو کم
آپ سے یہ گفتگو بڑی اچھی لگی آپ کا بہت شکریہ جی کہاں جانا ہے ابھی نماز پڑھنی ہے آاز پڑھنی ابھی تو پانچ منٹ ہوئے جی نہیں اور کیا آپ دیکھ لیجے ایک بار میں دیکھ ل آپ پانچ جائے ب نماز پڑھنے میں پانچ دس منٹ ہے نا چھ پندرہ بد نماز ہمیں بھی جانا ہے نا جی جی بولیے آپ
ہاں
بولیے آپ ہم کیا میں اھا میں بو رہا تھا یہ تو آپ بول رہے ن تعلیم کا آپ بولو تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں آج بھی یہ بھید بھاؤ کیا جاتا کہ عورت کو نہ پڑھایا جائے
نہیں یہ وہ تو غلط بات ہے نا دیکھو عورت کا پڑھنا بھی ضروری ہے جب ایک عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو جب وہ کل کو اپنی اولاد کو جنم دے گی تو اس کی وہ اچھی تربیت کر سکتی ہے جس کی وجہ سے کل تو وہ اس کی اولاد ایک سماج پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے
جی بالکل میں نے اپنی کسی کتاب میں پڑھا تھا پرانی عورتوں کے بارے میں کچھ جو کسی حد اب تک ان کے ساتھ انہیں مطلب کہ یہ دیا گیا کہ سند زبردست جی ایک تو کہیں پہ زیادتیاں بھی بہت انہوں نے دیکھی حالانکہ ان کو دیکھو دیکھو دیکھو آپ کا نام کیا ہے ازما
دیکو عثما جی میں نے آپ کو پہ
کو پہلے ہی کہا پہلے زمانے میں ج حالت تھی علم نہیں تھا عورتوں کو کم تر سمجھا جات تھا جی جی اسی لیے کیا ہو جات تھا ان کے جو حقوق تھے نا وہ بھی پسماندہ کیے جاتے تھے کی جات ان کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی جی
ان کو اس ان کو وہ عزت نہیں دی جاتی جن کے وہ حقدار تھے ہ
تو وہی میں پوری بات بتاؤں گی آپ کو تو کہیں پہ کیا تھے کہ وہ راجاوں سے اچھی حکومت کرتے تھے پرانی ع کرتی بہت سی عورتوں نے کی ہے جیسے کہ رانی جیشو متی کا جو ذکر ہے تاریخ میں ہے کہ کیسے وہ رہی ہے ایک ا بہترین یہ انہوں نے راج گدی سنبھالی ہے
جی بالکل
اور ایسے س بہت سی ہے شخصیات ہیں جو نے جو مر جی بالکل جی وہ بالکل مردوں کے برابر کھڑی رہے ان ج بالکل اور پھر یہاں سے سے ان کو دیوی کا روپ مانا جاتا تھا لیکن وہاں سے ان کے سب بڑی زیادیابی ہوتی تھی وہی کبھی سر پہ تو کبھی جوتی کی نواک پہ دیکھو وہ لوگوں کا نظریہ لوگوں کی ج حالت ہوتی تھی جی جی میں وہی کہہ رہی ہوں تو سب جیسے کہ ستی سسٹم بھی تھا کیا اس کا یہ مدا بنتا ہے کہ عورت کا پتی مر جائے اور اس کے بھی اسی آگ میں جانا پڑا پڑ جائے وہ ستی رواج تھا ہندوستان میں کچھ وقت لیکن پھر وہ ختم ہی کر دیا گیا جی جی ختم ہو گیا مجھے معلوم ہے
ہوں ہوں
تھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا اور تو کیسا دیکھ کہ آپ کتنا خود کتنا ظلم جی جی بالکل آپ بالکل صحیح طربر ہے اور یہ ظلم عورت کے ساتھ زیادتی محض عورت کے ساتھ اور صرف اس لیے کہ وہ عورت ہے اس کو نیچا آج بھی سمجھا جاتا ہے کسی آج کے دور میں آج کے دور میں تو عورت مرد کی شانہ ب ہ نا کھڑی ہو کے چل کسی معاشرے میں میں ہر معاشرے کی بات نہیں کر رہی ہوں میں کسی معاشرے میں آج بھی عورت ذلت کا شکار ہے وہ وہ معاشرہ پتاہ ہے وہ کیا ہے کم تعلیم یافتہ ہو جی تو اسی لیے اب تعلیم دیکھیے اب خود ہی کی کتنی ضروری ہے عورت ج لیے اور سب کے لیے ن اورور بچےبھیی یہ اولادوں کی بھی اچھی پرورش کر سکتی ہے سب کی تربیت ایک عورت ہی میں نے کہا نا آپ کو ایک عورت ہی قوم کی معمار ہوتی ہے جس پر ایک قوم تعمیر ہوتی ہے جی بالکل
ہوں بالکل بالکل اور بتائیے آپ اور کیا خیال ہے آپ کا
کس بارے میں
ہاں اسی اور رہ توں کیٹے
ہم تو چاہتے ہیں کہ بس عورتوں کو بھی انسان سمجھا جائے اور انہیں اس سب دی جائے جن کی وہ حقدار ہے ہاں ہاں ہر معاشرے سدار آ چکا ہے ہر معاشرے میں ہر کسی معاشرے میں
ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ اسلام نے بھی بہت ہی بڑا ویکارت یا عزت دی ہے عورتوں کو لیکن انسان نہیں سمجھ پ
نہیں کیا کر سکتے جی جی
جی بالکل
اور آپ ٹھیک سے ہیں اچھے سے بس بڑیا شکری تو اس وقت آپ کا کیا روٹین رہتا ہے کچھ خاص نہیں رہتا ہے تھوڑی سی سیر کر لیتے ہیں اس ٹائم پہ شام کے وقت تو بھی ہاں ہم بھی بس نہیں کر رہے ہیں سیر پر ہی سوچا پہلے آپ سے تھوڑی سی بات ہی چیز ہے چلیے جی بہتر چلو چل کرتے بعد آ گئی